السلام علیکم السلام بھائی جان ٹھیک ہیں آپ
جی بھائی جان گیک میں
گھر میں سب ٹھیک ہے ممی پاپا سب ٹھیک ہے
اللہ کا شکر ہے بھائی جان آپ کے امی ابو سب ٹھیک ہیں
شکر شکر الحمد للہ اللہ کا بھائی جان کیا حال چال ہے موسم کیسا ہے
جی بھائی جان آ تو کھلی دھوپ نکل رہی ہے ہماری طرف
اچھا ٹھیک
بھائی جان آپ کی طرف کیسا موسم ہے
بھائی یہاں پہ آج تین چار دن ہو گئے بارش
بارش چل رہی ہیں الحمد للہ اللہ کی رحمت برسحیح ہے آپ کی طرف
ہاں بالکل بھائی جان تو اللہ کی رحمت ہے بھائی جان شکر الحمد للہ اللہ کا تو بھائی کیا کر رہے ہو آپ
جی ابھی تو میں بس کھانا کھا کر بیٹھا ہوںا ہ
اچھا بھائی جان ٹھیک ہے میں تو ایسے ہی مطلب تھوڑی بہت بیٹھا تھا یہاں پہ پڑھائی شڑھائی کر رہا تھا اسی پہ تو یہاں پہ اسی لحظ سے تھوڑا دماغ آیا دماغ میں آیا کہ اگر میں ایکچولی نا یہ جن مر منتر کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا نا سوشل میڈیا پہ
جی بھائی جان
تو بھائی میں نے سوچا اسی دماغ تھوڑا چلا گیا کہ انٹرنیٹ کے مطلب اگر یہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو مطلب ہم کیسے اسے اس جانکاری سے واقف ہوں گے
اب میں پتا بھی نہیں چلتا ابھی کیا چل رہا ہے ابھی
ہاں بھائی اگر ہم بات کریں تو یہ انٹرنیٹ مطلب ہماری زندگی میں ایک مطلب اہم رول ادا کرتا ہے
جی بھائی جان
یہ ایک زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے
جی ان ہر انسان کے پاس انٹرنیٹ ہو گیا ہے اور یہ لازمی ہو گیا ہے سب کے پاس ہونا اگر یہ نہیں ہوگا تو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تازہ خبروں سے اور بہت ساری چیزوں سے
پچھلے زمانے میں کیا تھا بھائی جان کہ مطلب جو پرانے لوگ تھے انٹرنیٹ بنا انٹرنیٹ کے مطلب اگر کچھ ہوتا ہے مطلب باہر کچھ ہوتا ہے ی تھوڑا ہم ہمارے پاس میں دو کلو میٹر تین کلو میٹر میں اگر تو جانکاری دو دن کے بعد پتا چلتا رہ تین دن کے بعد معلوم ہو کہ کہیں کہیں کچھ وہاں کا ہو گیا کہیں کچھ وہ ہو گیا اور یہ انٹرنیٹ نے ہماری تعلیم معلومات اور رابطے کو بہترین یہ ایک بہترین ذریعہ بن گیا
جی بھائی جان دیکو نا جنتر منتر کی ہر ایک منٹ کی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے جو دللی بہت دور ہے
ب بالکل بھائی جان انٹرنیٹ سے تو مطلب دنیا کے کونے کونے میں بھی ہم دنیا کے کونے کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں
یہ جس نے بھی بنایا ہے کوئی کرشمے سے کم نہیں کیا ہے
بالکل بھائی جان اس سے نا ایک چیز ہو گیا مطلب جو پچھلے زمانے حال ہی میں پچھلے سال مطلب جو کووڈ ہو گیا بھائی جان اور کبھی کچھ ہڑتال وڑتال وغیرہ ہوتا ہے تو آن لائن ہمارے اس پہ تو ہمارے بچوں کو بہت ہی برا اثر پڑا تھا
جی
انٹرنیٹ کے ذریعے کیا ہوگا انٹرنیٹ کے ذریعے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز ہو گئے بھائی جان میرے تو اس سے ہمارے بچے بھی مطلب ان پہ بھی کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا
جی جی بھائی جان بات تو بلکل صحیح ہے انٹرنیٹ سے ہم اپنی پسند کی وستویں صحیح داموں میں خرید سکتے ہیں
جی جی بالکل بھائی جان اس سے ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی ہے وہ یہ ایسٹرا وٹرا وغیرہ تو اس سے بہت ہی آسانی ہوگئی
اور حینا پڑھائی تعلیم سستی بالکل کم قیمت پر ہم اچھی گنوکتا والی تعلیم لے سکتے ہیں
بالکل بھائی جان اور مطلب جو بہت ہی اچھے اچھے ٹیچرز مطلب اچھ اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں بہت ہی اچھے یہ نوٹس بنتے ہیں اس پہ آن لائن پہ
اور بہت سارے بچے نوکری بھی لگ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سبھی تو نہیں لگتے پر جس میں جنون ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے اپنی منزل کو حاصل کرنے کا ہنر رکھ وہ اپنے راستے بنائی لیتے ہیں وہ سارے بگڑ بھی گئے پر بہت سارے کامیاب بھی ہو گئے
ہماری فیملی میں کوئی ہوتا ہے بائی چانس کیا وہ دوسرے ملک میں کام کرتا ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اس کو ویڈیو کال پہ دیکھ سکتے ہیں وہ منٹوں میں دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اس
کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں وہ
کبھی بھی دنیا کے کہ کسی بھی کونے میں مطلب اگر کوئی انسان کیوں نہ ہو
کیوں نہ ہو
کیا ہوناا آن لائن شاپنگ اور بینکنگ کی مطلب وقت آن لائن شاپنگ اور بینکنگ کا وقت بھی مطلب بچے گ آن لائن
جی بینک میں دھکے کھانے نہیں پڑتے اب
بالکل بھائی جان مطلب بینکنگ سے مطلب ہمیں جانا ہوتا ہے بینکنگ پہ وہاں پہ ٹائم ج زیادہ ضائع ہوتا تھا ہاں اب تو یو پی آئی وہ تو انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی ہو گیا
جی پہلے چھٹے پیسوں کا بہت لپڑا ہوا کرتا تھا پر یو پی آئی اور انٹرنیٹ کی مدد سےب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے
کچھ بھی اس اور بہت ہی آسانی ہو گئی ہے بھائی جان میں
جی گھر بیٹھے ہم کچھ بھی کھانے کا آڈر کر سکتے ہیں
گھر بیٹھے کچھ بھی کھانے کا آرڈر کر سکے ہیں مارکی نہیں جانا پڑتا ہے ٹائم بھی بچتا ہے بہت کچھ
جی بھائی ج بہت س بہت سویدھا یہ بہت بڑی سویدھا ہے ایک طرح سے اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر اللہ کا شکر ہے
ایسا کہیں تو مطلب اس پہ ہم انٹرنیٹ پہ ہم انٹرٹینمنٹ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب یہ انسان اگر اس کو اچھی طریقے سے یوز کرے تو یہ ایک کرشمہ ہے انٹرنیٹ کا
اور انسان بہت ترقی کر سکتا ہے اس کی سہایتا سے
انٹرنیٹ کے تھرو انسان کہیں بھی پہنچ سکتا ہے کہیں بھی کچھ بھی کا اسے بزنس کر سکتا ہے اسے مطلب کیا اسے آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کر سکتا ہے انسان
جی
مطلب کبھی کبھی انسان کسی کونے میں کوئی چیز بناتا ہے چلو میں مان لیتا ہوں میں کشمیر میں میں ہ ہمارے یہاں ایپل فارمنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے کیا ہے کہ بھائی جان جو جو دہلی میں رہتا ہے جو مطلب دوسرے ملکوں میں رہتا ہے اس بچارے کو مطلب ویسے وہ ایپل کے بارے میں کچھ معلومان نہیں ہوتا ہے میں یہاں پہ انٹرنی ویڈیو بنا سکتا ہوں بلاگس بنا سکتا ہوں تو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر کے اس کی جانکاری پورے دنیا کو دے سکتا ہوں
اور ایپل کی اصلی قیمت نیٹ کے مادھیم سے سب کو پتہ چل جاتی ہے آپ کی طرف
بالکل بالکل بھائی جان یہ بات تو صحیح ہے
آپ کی طرف ایپل کتنے کا آتا ہے
ہمارے یہاں بائی جان ایپل ایک آتا ہے دو تین روپے میں بائی جان
دو تین روپئے میں
ہاں جی بھائی جان
اور ایک کلو
کلو یہاں پہ الگ الگ طریقے سا ہوتا ہے بائی جان اس میں بھی مطلب اس میں الگ الگ قسم کی ورائٹیز ت ہیں نا بائی جان
جی نارمل ایپل کتنے
نارمل ایپل یہی کلو ہوتا ہے کم سے کم سو روپے میں
جی بائی جان تو یہ تو ہماری طرف بھی ہوتا ہے راجستھان میں بھی
اچھا بائی جار ٹھیک
جی بھائی جان تو بھائی جان کیا چل رہا ہے یہ آج کل
بس بھائی جانا آج چل رہا ہے آج تو اب ایک قسم تیار ہو گیا بھائی جان ایپل تو اس کی اب فسٹ فسٹ اگست سے اس کی توڑان شروع ہو جائے گی بھائی جان
سیل کرنے کے لیے
ہاں پہلے پھر سیل کرنی ہے موبائل جہ
الحمد للہ توجوکشن سسٹم بہت بگڑ گیا ہے ابھی کا انڈیا کا
ہاں ہاں بھائی جان وہ تو ہے چلو بھائی جان ہم انٹرنیٹ پہ بات کر رہے تھے تو ہم ایسا بولیں گے مطلب اس کے بہت ہی سارے فائدے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں
نقصانات بہت سارے ہیں جتنے فائدے ہیں اتنے ہی نقصانات ہیں
ہ بائے ل لن مسئلہ ہے اگر انسان اس کو اچھی طریقے سے چلائے تو خالی فائدے ہی فائدے ہیں انسان اب دوسرے اینگل سے لے لے گا تو اس کے نص ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جو نیو جنریشن ہے وہ خالی زیادہ ٹائپ انٹرنیٹ پہ ہی دیتے ہیں گیمز وغیرہ میں ویڈیوز ویڈیوز میں تو وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں وہ اس کے ایڈکٹ ایڈکٹ بن گئے ہے سوشل میڈیا کا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں پیک نیز اور مولوم اس سے تو ہو گیا انٹرنیٹ پہ کوئی فیک نیوز یہ ڈالتا ہے پھیلاتا ہے فیک نیوز
جی
بچوں پر اس کا بہت ہی برا اثر پڑا ہے انٹرنیٹ کا
جوک آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں برین کمزور ہو رہا ہے اب ان کی جو وہ کریٹیوٹی تھی وہ پننا پ نہیں پا رہی ہیں نا دماغ پ زور ہی نہیں ڈل رہا ہے ہر چیز آسانی سے مل رہی ہے ان کو
جی جی جی بھائی جان ایے بہت ہی
تھے باہر گیم کھیلتے تھے آؤٹ ڈور میں میدان میں تو ان کا مین لی پ جگلی مجبوط ہوتے تھے اب انٹرنیٹ کی سہایتا سے فون چلا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ
اب تو وہ انٹر انٹرنیٹ پہ زیادہ ٹائم دیتا ہے تو اس سے ان کا صحت ا
پچٹ بنا بہت کم ہو رہا ہے تو آنے والی جنریشن کمزور ہوگی آپ دیکھ لو اب
بالکل بھائی جان یہ تو سچ ہے اور اس میں ن
جی
انٹرنیٹ نا انٹرنیٹ پہ ایک مطلب بچے نا ایک غلط ویڈیوز دیکھتے دیک فیش ووڈز دیکھتے ہیں اس سے بھی بہت ہی زیادہ پرابلم ہو گئی ہے
جی
اور زیادہ سکرین مطلب آنکھوں کے لیے مضر ہے
جی
ٹائم زیادہ دیتے ہیں وہ فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں دیتے ہیں خالی انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں اس سے بھی بہت ہی اثر پڑ گیا ہمارے بچوں پر
ہمیں صرف انٹرنیٹ کا اپیوگ اچھے کاموں کے لیے ہی کرنا چاہیے تعلیم حاصل کرنا تھوڑی بہت ان انٹرٹینمنٹ کر لینا اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے
میں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ انٹرنیٹ کے فائدے مطلب اس کو فائدہ ہی اٹھاؤ غلط کاموں میں استعمال نہ کرے چلو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا فیل ہو گیا بائی جان
جی بھائی جان مجھے بھی آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا عامی ابو کو سلام کہنا خدافظ
ب خد آا